ہلو
السلام علیکم بھائی جان
وعلیکم السلام بھائی جان کیا حال ہے آپ ٹھیک ہے اچھے سےا
ہاں بھائی جان میں ٹھیک ہوں گھر میں ا بھیھی سبھی ٹھیک ہے آپ کے گھر پہ س ابھی کیسے ہیں
جی جی الحمد للہ بھائی سب ٹھیک ہے اور بتاؤ کیا چل رہا ہے
ہاں بائی چان فی الحال تو میں بیٹھا آئی ہوں میں نے سوچا ابھی ابھی اٹھا کھانا وانا کھا لیا تو اب بیٹھا ہی تھا میں نے سوچا آپ سے ہی بات کر کے کوئی جانکاری حاصل کر لوں
جی جی صحیح بات ہے میں نا میں بھی ابھی اٹھا تو پہلے میں نے پانی پیا تو میں پہلے صبح اٹھ کے ن جو ہے پانی پیتا ہوں پھر میں اس کے بعد جو ہے چائے وغیرہ پیتا ہوں
ہاں بھائی جان یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے کیونکہ جو پانی ہے یہ بہت ہی ضروری ہے ہماری مطلب کہ جسم کے لیے ہمارے جسم کا س مطلب کہ زیادہ تر ہمارے جسم میں پانی ہی موجود ہوتا ہے تو ایسا ڈاکٹرس کا کہنا ہے تو بھائی جان مجھے لگتا ہے کہ ہمیں آج اسی پہ بات کرنی چاہیے کہ پانی کتنا فائدے مند ہے ہمارے لیے اور یہ کیا مطلب کہ رفت ہے ہمار ہے نا بھائی جان
جی جی صحیح صحیح فرما رہے آپ پانی
ت کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک ہے تو پانی کے بغیر زندگی کا تصور کرنا بھیھی مشکل ہی نہیں میری بھائی بلکہ ناممکن ہے انسان جانور پرندے اور پودے سب پانی پر ڈپینڈ کرتے ہیں تو اس لیے پانی کو زندگی کی بنیاد ضرورت کہا جاتا ہے تو ہماری باڈی کا بہت بڑا حصہ پانی پر مشتمل ہوتا ہے تو میرے بھائی پانی ہمارے جسم کو صحت مند رکھتا ہے اور ہماری آ ایسا کو ٹھیک طرح سے کام کرنے میں مدد دیتا ہے اگر ہم روز کافی مقدار میں پانی نہ پیئے تو ہم کمزور تھکان اور مطلب کہ ڈہائیڈریشن کا شکار ہو سکتے ہیں تو پانی صرف پینے کے لیے ہی ضروری نہیں ہے میرے بھائی ہم مطلب کہ نہانے کپڑے دھونے کھانا پکانے اور صفائی کے لیے بھی پانی استعمال کرتے ہیں تو اگر پانی نہ ہو تو تو ہماری روزمرہ کی زندگی بہت ہی مشکل ہو جائے گی تو زرعات میں بھی پانی کی بہت ہی اہمیت ہے کسان اپنے فصلوں کو اگانے کے لیے پانی استعمال کرتے ہیں اگر بارش کم ہو یا پانی کی کمی ہو تو فصلیں خراب ہو جاتی ہیں اور کھانے کی پیداوار کم ہو جاتی ہے تو اس سے لوگوں کو غذا کی کمی کا سامنا کرنا پڑ سکتا تو ہے نا بائی جان
جی جی صحیح فرما رہے ہیں آپ تو دریا جھیل چشمور گلیشئرس کا جو پانی ہے نا وہ اہم ذخیرہ ہے تو آج دنیا کے جو ہے کئی علاقوں میں پانی کی کمی ایک بڑا مسئلہ بن چکی ہے تو پانی کو جو ہے وہ ضائع کرنا بہت بری عادت ہے تو نل کو کچھ لوگ کیا کہتے ہیں نل کو ایسے ہی چھوڑتے یا پھر ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا
ہاں بھائی
لیکن نلك کو کھلا چھونا یا ضرورت سے زیادہ پانی استعمال کرنا یہ غلط ہے اور یہ گنا بھی ہے تو اور کچھ لوگ کیا پانی کو جو ہے آلودہ نہیں کرنا چاہیے کچھ لوگ کیا اب پانی میں ہی جو کوڑا کرکٹ جو ہے وہ پانی میں ہی ڈالتے ہیں یہ جو ہے غلط بات ہے یہ ہمیں اس چیز سے جو ہے پرہیز کرنا چاہیے دریا یا جھیلوں میں کچرا اور کیمیکلز نہیں پھینکنے چاہیے تو کہ میں آپ کو بتات دوں دریا میں جو ہے مچھلیاں وچھلیاں ہوتی ہے وہ سمندری جو پانی میں جو قدرتی جو ہے اللہ تعالی کی مخلوق جو ہے وہ رہتی تو ان کو نقصان ہوتا ہے
ہاں بھائی جان تو مطلب کہ پانی جانوروں اور پودوں کے لیے بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا انسانوں کے لیے پودے مطلب کہ پانی سے اگتے ہیں اور ہمیں آکسیجن دیتے ہیں تو جانور پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے اس طرح پانی پورے انوائرمنٹ کو بیلنس میں رکھتا ہے تو دنیا کے کئی علاقوں میں صاف پانی کی کمی ہے تو بہت سے لوگ دور دور سے پانی لانے پر مجبور ہے تو کچھ لوگوں کو مطلب کہ گندا پانی پینا پڑ پڑتا ہے تو جس سے بیماریاں پھیلتی ہے اور پھر وہ لوگ بیمار ہو جاتے ہیں تو اس لیے ہمارے مطلب کہ ہمیں پانی کی قدر کرنی چاہیے اور لیکن اسے ضائع نہیں کرنا چاہے تو آج کل پانی کہ ضائع ہونے ایک بڑا مسئلہ بن چکا ہے تو لوگ نل کھلا چھوڑ دیتے ہیں مطلب کہ گاڑیاں ضرورت سے زیادہ پانی سے دھوتے ہیں اور پانی کو بے فضول استعمال کرتے ہیں تو ہمیں ان عادتوں کو بلکہ بدلنا ہوگا تو پانی بچانے کے لیے ہم چھوٹی چھوٹی بلی کوششیں کر سکتے ہیں مل ضرورت کے مطابق پانی استعمال کرے اور لیک ہونے والی پائپ اس کو فورا ٹھیک کروایا چھوٹی چھوٹی کوششیں مل کر بڑا فرق پیدا کر سکتی ہے تو بارش کو پا مطلب بارش کا پانی بھی سیو کیا جا سکتا ہے اس پ پانی کو مطلب کہ گارڈننگ اور دوسری کا ہوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے تو اس سے پانی کی کمی کو کچھ حد تک کم کیا جا سکتا ہے نا بھائی جان
جی جی صحیح فرما رہے ہیں اب یہ جو ہے نا ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ پانی بچائے اور دوسروں کو کو بھی اس کا جو ہے اہمیت بتائے تو اگر ہم آج پانی کی حفاظت کریں گے تو آنے والی نسلیں جو ہے وہ بھی اس نعمت سے جو ہے فائدہ اٹھا سکتے ہیں لگیں گی تو ہر قطرہ جو ہے نا پانی کا ہر ہر ایک کطرہ جو ہے وہ قیمتی ہے اسی اس لیے پانی کا ایک کی جو ہے وہاں میں قدر کرنی چاہیے اور یہ جو ہے مجھے لگتا ہے ہم سب کی ذمہ داری ہے
ہاں بھائی جان
پانی جو ہے وہ زندگی ہے اگر ہم پانی کی حفاظت نہیں کریں گے تو مستقبل میں پانی کی سخت وقت کمی کا جو ہے
ہاں بھائی جان تو ہاں بالکل صحیح کہا آپ نے صاف پانی ہی اچھی صحت کی بنیاد ہے میرے بھائی صاف پانی پینے سے ہمارا مطلب کہ نظام ہضم بہتر رہتا ہے اور مطلب کہ کہئی بیماریوں سے مطلب کہ بچ نہ ہے بچ سکتے ہیں تو اس لیے ہمیں ہمیشہ صاف اور محفوظ پانی پینا چاہے پانی کی اہمیت کو سمجھنا ہر شخص کی ذمہ داری ہے میرے بھائی تو اگر ہم آج پانی کو بچائیں گے تو ہماری آنے والی نسلیں بھی اس نامت سے فائدہ اٹھا سکیں گے تو لیکن اگر ہم نے پانی کو ضائع کیا تو مستقبل میں بہت بڑا مطلب کہ مثال پیدا ہو سکتا ہے آخر میں میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ پانی زندگی ہے اس کے بغیر انسان جانور اور پودے کسی بھی صورت میں زندہ نہیں رہ سکتا ہمیں پانی کی قدر کرنی چاہے اسے صاف رکھنا چاہے اور ہر ممکن طریقے سے بچنا چاہے اور پانی کترے کا ماحول کیا ان انمول تحفہ ہے تو دریا جھیل سمندر اور چشمے سب پانی کے اہم ذریعے ہیں تو یہ صرف انسان کو کوئی نہیں بلکہ پوری مخلوق کو زندہ رکھتے
ہ ہوں ہوں صحیح ہے تو پانی جو ہے نا وہ قدرت کا انمول تحفہ ہے جس کا کوئی بدلا نہیں تو ہر زندگی جو ہے نا ہر زندہ مخلوق جو ہے اس کو روزانہ جو ہے پانی کی ضرورت پڑتی ہی پڑتی ہے تو پانی کے بغیر درخت ہو پھول ہو یا فصلے زندہ نہیں رہ سکتی تو صاف پانی جو ہے وہ صحت صفائی اور ترقی کی نشانی ہے تو پانی جو ہے نا پانی بچانا صرف حکومت کی نہیں ہر شہری کی ذمہ داری یہی نہیں ہے کہ اب سرکار یہ خود کرے گی یہ کرے گی وہ سرکار کتنا کرے گی اور مجھے نہیں لگتا سرکار کو اب اتنی ا یہ ٹینشن ہوگی اتنی فکر ہوگی کہ اب ہمیں ان کو کیا وہ اپنے آپ کے ساتھ ہی مست مگن ہوتے ہیں وہ ان کے ٹسے مس سے نہیں ہوتے ہیں وہ تو یہ ہر فرد کی ذمہ دار ں پانی کی جو ہے حفاظت کرنی چاہیے ہمیں تو اس چیز کا ہمیں بہت خیال رکھنا چاہیے ہے نا
ہاں بھائی جان تو اسی کے ساتھ س مال کہ اسکولوں ہسپتالوں اور فیکٹریز میں بھی پانی کا بہت ہی زیادہ استعمال ہوتا ہے تو اگر پانی کی سپلائی رک جائے تو بہت سے کام بند ہو جاتے ہیں تو اس سے پت چلتا ہے کہ پانی ہماری ترقی اور مطلب کہ روزمرہ زندگی کے لیے کتنا ضروری ہے میرے بھائی تو پانی بجلی پیدا کرنے میں بھی مدد دیتا ہے اگر آپ کو پتا ہو بہت سے ملکوں میں ڈیمز کے ذریعے ہائڈرو الیکٹریسٹی پاور بنائے جاتے ہیں تو یہ بجلی گھروں اسکولوں اور انڈسٹریز کو چلانے میں مدد کرتی ہے تو صاف پانی اور صاف ستھرا ماحول ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں تو جب ہمیں پانی کو گندگی سے بچاتے ہیں تو ہم اپنی صحت اور انوائرمنٹ دونوں کو حفاظت کر د ہیں تو آج دنیا میں مطلب کہ پلوشن بڑھ رہا ہے اور پولوشن کے ساتھ ساتھ پاپولیشن بھی بڑھ رہی ہے تو پانی کی ڈیمانڈ بھی بڑھ رہی ہے تو اس لیے ہمیں ابھی سے پانی کو مطلب کہ سمجھداری سے استعمال کرنا ہوگا ہر وقت قیمتی اور ہر شخص کی اس ذمہ داری میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں تو ہم سب کو یہ لیکن اتحط کرنا چاہیں میرے بھائی کہ پانی کو کبھی ضائع نہیں کریں گے اگر ہر شخص تھوڑی سی مطلب کہ ان کی احتیاط کرے تو بہت سارا پانی بچایا جا سکتا ہے تو پانی بچانا اصل میں زندگی بچانا ہے بھائی جان تو یاد رکھیے مطلب کہ پانی ہی زندگی ہے جہاں پانی ہوتا ہے وہاں زندگی ہوتی ہے اور جہاں پانی نہیں ہوتا وہاں مطلب کہ مشکلات ہی مشکلات ہوتے ہیں تو اس لیے پانی کی حفاظت ہم سب کی مطلب کہ مشتراک کا ذمہ داری ہے نا بھائی جان
فرماے آپ وضو اور غسل کرتے وقت بھی جو ہے پانی ضائع نہیں کرنا چاہیے تو چھوٹی چھوٹی عادتیں جو ہے نا وہ جیسے نل بند رکھنا یا لیکیج ٹھیک کرنا بہت پانی اس سے کیا ہے بہت پانی بچا سکتا ہے انسان اگر چاہے تو موسم کی تبدیلی کی وجہ سے ہے نا کئی علاقوں میں پانی کی کمی ا جو ہے بڑھ رہی ہے تو گلیشیئرز کا پگھلنے اور پانی کے ضائع ہونے سے مستقبل میں پانی کا بحران پیدا ہو سکتا ہے جیسے کہ بتا دوں کتنی گرمی ہو رہی ہے تو اس کی وجہ سے گلیشیئرس پگھل جاتے ہیں تو پھر آگے جا کے جو ہے ہماری جو ہے پانی کی کمی جو ہے نظر آتی ہے پھر اور سکول و ہمیں یہ چاہیے کہ سکول اور گھر میں جو ہے بچوں کو پانی کی قدر حفاظت کی تعلیم دینی چاہیے ہے نا
ہاں بھائی جان تو پانی اور صحت کا م ہے کہ میرے بھائی گہرا تعلق ہے ڈاکٹرز بھی روزانہ مناسب مقدار میں پانی پینے کا مشورہ دیتے ہیں پانی ہمارے جسم سے مطلب کہ زہریلے مادی باہر نکالنے میں مدد کرتا ہے تو جو لوگ کم پانی پیتے انہیں سر در تھکان اور دوسری مط کہ صحت کی پریشانیاں ہو سکتی ہے تو پانی مطلب کہ ا صفائی کا بھی بنیادی ذریعہ ہے تو ہم ہات مطلب کہ ہاتھ دھوتے ہیں گھر صاف کرنے اور کپڑے دھونے کے لیے پانی استعمال کرتے ہیں تو سب صفائی سی بیماریاں کم ہو سکتی ہیں اور صحت بہتر رہتی ہے تو پانیٹوریزم میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے دریاں جھیلوں اور پانی کی خوبصورت منظر کو دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے آتے ہیں تو اس سے ملک کی م مشت کو بھی مطلب کہ فائدہ ہوتا ہے تو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بھی کئی علاقوں میں پانی کی کمی بڑھ رہی ہے تو کچھ جگہوں پر مطلب کہ سوکھا پڑ جاتا ہے جبک کچھ جگہوں پر مطلب کہ شدید سیلاب آتا ہے تو بھائی جان اسی کے ساتھ ساتھ آپ سے بات کر کے بہت ہی اچھا لگا اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ